جٹھ
السلام علیکم
ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام مجھے پہلے آپ بار ایک بتاؤ گے آپ کی بہن مت نہ کر رہی ہے ای والے اکاؤنٹ کو کام
نہ نہ اس کو میں نے دوسرا دیا ہے گ آپ کو
ہاں مجھے لگا اس قیمت میں اس قیمت نہ کر رہی وہ
تو میں نے دوسرا دیا آپ کریے ٹینشن کے بغیر
اس کو جلدی ہوتا ہے یہ ففٹی ففٹی ختم
ہاں میں تو اتنا جلدی کر رہا ہوں کیا بتاؤں میں آپ کو
مورہ کیا فون کا ٹچ بھی بیٹھ جائے گا
میں کہاں وہ دیکھتا ہوں سیدھے ڈائریکٹ سبمٹ
صحیح صحیح صحیح وہ بات مجھے پتا ہے وہ کون دیکھے گا ورگہ
ہاں جی ہاں جی
یہ نا یہ ہوتا ہے لوٹری آیا سمجھ
ہاں ہاں مجھے پتاہ ہے
آپ کو پت ہے ہم بچپن میں وہ والی گیم کھیلتے تھے نا
اور مجھے یہ بھی پتاہ آپ کی اتنا محنت کر رہی ہو اس پہ
کیوں
یہ تو پھر آپ کوئی پکڑ نہیں ہے آپ آپ تو آپ تو آپ تو مار دیتیھی مجھے اگر میں آپ کو فون نہیں اٹھاتا
نہ کیا
ج جی
مطلب پھر بولتے ہو نا آپجھے دیکو میں نے متا گالا گوا پھر بولتے ہو ناپ مجھے مجھے کو جلدی بولنا تھا اسی لیے میں نے آپ کو فون کیے فون پہ فون فون پہ فون
جی جی یہ نا آپ نے اچھا کیا قسم سے
جی پھر آپ نے لے کے میرے پہ پھر بھی چلایا
میں نا ایکچولی اندر تھا آپ فون پہ میں نے میسج بھی دیکھی تھی میں بہن کو فون دے رہا تھا اکاؤنٹ لاگ ان کر کے آپ مت نہ مانتی ہو لیکن
مجھے مطلب پتا تھاھی میں نے آپ کو اسی لیے فون پہ فون کیے مجھے لگا بیٹا آف کرو گے تو پھنس دئے
اچھا اوپر سے آپ کو محنت اس پہ بہت زیادہ کرنی ہے س ہاں جی ہاں جی
اس پہ آپ کو پتہ ہے ایک دن میں ففٹی بھی ہوں گے تھاؤزینڈ نا
ہاں مجھے پتا ہے کیونکہ لیکن نعمت نہ چلتی ہے ہاں جی ہاں جی
ہاں لوگوں نے تو پتا نہیں کتنے ختم کیے ہوں گے ہے نا
جی جی
جی جی اور بتاؤ مجھے آپ کیا کر رہے آپ نے اگزام کی تیاری کر لی
جی آپ نے
نہیں اب ہوئی نا اور چھٹی
فی الحال تو اور آف ہوا وہ ہاں ج جی ہاں جی
جی جی
جی ویسے آپ نے کتنی پریپریشن کی تھی آپ سچ بتانا
ہ میں نے
جی
کچھ بھی نہیں کیا پریپریشن
کچھ بھی نہیں
نہیں
کیا بتا رہی ہو آپ
قسم سے
پھر آپ کیا لکھو گے ایگزام میں
میں دکھتی کچھ یار
یہ نا آدن ہے نا پروجیکٹ کے بس یہ عرب ہی ہے میں بولتا ہ ان کو
کیا
یہ نا عربک ہے اس میں نا وہ کاٹنا پڑتا ہے جی جی ویسے مجھے آپ یہ بتائیے آپ کو کس نے بتایا ٹوینٹی سکس ان کو آپ جانا ہے اسکول
ہ مجھے میں نے دیکھی کزن کی مطلب اس نے اسنیپ چڑھایا تھا میں نے وہی دیکھا
مطلب آپ نے اسنیپ سے دیکھا اباں دیکھا
ہو سکے نہا اتوں نہیں چڑھایا تھا ہاں اناؤس نہیں ہوا ابھی پورا
جی
اناؤنس نہیں ہوا ابھی پورا
چھا ٹھیک
جی لیکن آپ نے نوٹس کیا کہ اس کو ریجیکٹ نہیں آتے
مطلب
ٹاسک
ہاں ہاں مجھے پتا ہے میں نے نا نوٹس کیا ہے ہاں جی آپ نا اس کے بعد سی تھے بہت بہت
کیا اس کے بعد سیدھے
ہاں
آپ کیا بول رہے ہو آپ اس کے بعد سیدھے
آپ نا اسس کے بعد دو تین منٹ کے بعد کال کرنا میں نا آدنر بہن کے پاس جاتا ہوں کیونکہ نظر رکھنی ضروری ہے
ہاں ہاں صحی بات ہے میں تب تک نہ وہ ودہ کروں گی
ہاں جی ہاں جی
اصل میں دو فون ہونے چاہیے میں نا دو سائڈ سے کر کے
آپ کہاں کر سکتے ہو دو سائڈ میں
میں کر سکتی ہوں
کوئی بات نہیں فی الحال آپ کو پتہ ہے میں آپ کو دےتا
پڑوں گی
تو آپ ایک کام کیجیے نہ نہ مجھے بس دو منٹ لگیں گے آپ ن ایک کام کیجیے پھر
جی
آپ اس فون میں ڈی وون لییک کیجے پھر اکاؤنٹ دوسرا لاگ ان کیجیے لیکن فون تو ایک ہی ہے سوری
فون ہے نا یہ اس کو ہوگل ہی والا ہےپ
ہاں کیوں نہیں ہے تو ریئل مں
ہاں بو بات
ویسے آپ نہیں کرنا آپ کو کیا کرنا ہے اس فون کو اس کو نہیں کرنا ٹھیک ہے
جی جی آ سمجھ
جی جی
ویسے یہ ہاں تو آپ کے پاس ہی ہوتا ہے فون دوسری وین کے پاس
نہیں نہیں فون تو میں ہی پکڑوں گی نا ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ آج آج کل موسم کتنا خراب ہو گیا
کتنا
ہو گیا نا بہت زیادہ خراب دیکھو سیلاب ہر ایک جگہ تباہی ہو گئی
کو پتا ہے سیلاب کتنا آیا ہے مطلب اگر آج پھر سے بارش پڑی نہ کل ہمارے سائڈ سے بھی سیلاب ہوگا
کا یہ ٹنگ مر کو دیا ہے ہائی الرٹ مہجور نگر کو مطلب نا ان ان سائٹس کو دیا ہے
ڈنگ مرگ آپ کو کس نے بولا ڈنگ مرگ کا
میں نے دیکھا اس پہ ٹانگمل کو ہائی الرٹ دیا ہے اپ دیکھو نا وہ تو نیوز ہے وہ تو سب نے چڑھاائی ہے ٹنگ مگ والی
نگ مارے گ ا یہاں سے م یہاں سے اگر آیا ن سلہ آپ مسئلہ ہوگا
ہاں ہاں اگر ٹانگ مل سے آئے گا وہاں سے بھی آئے گا کیا
نہ ہاں پھر پانی تو یہی آتا نہیں چاہیے اصل میں وہ نا ہل ایریا تھوڑا پھر آتا ہے نا نیچے پانی
ہاں ہاں وہ بات بھی ہے
جی جی لیکن اس سے نقصان ہی ہوتا ہے سیلاب سے اس سے کیا فائدہ
کیا گندگی ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے پائپس ڈیمیج سڑک روڈ ڈیمیج ہوتا ہے گاڑیاں مکان ہاں ہاں بچوں کی زندگی اسکول اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لیے پہلے ہی سوچ کے رکھنا ہوتا اس جگہ رکھنی ہوتی ہے مطلب نا مکان وغیرہ جہاں پہ سیلاب نہ آتا ہو
ہاں جی ہاں جی
ہاں آپ کو ب ہم نے یہاں سے کیوں لیا ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے جب بھی بولتے تھے نا پانی ہے بہت زیادہ سیلاب آئے گا اور ہمارے سائڈ سے زیادہ بولتے تھے
ہاں
ہم اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنا سامان اتنا سامان تھا ہم کو اوپر چڑھانا پڑتا تھا اس کو ہوتا تھا نا اتھل پتل
اور لیک وہاں آج جہاں آج گئی ہو نا وہاں سے یہ سیلاب وغیرہ کی ٹینشن ہے ہی نہیں متن
نہیں اسی لیے بابا نے بولا کہ آپ لوگوں کو عذاب ہو جاتا ہے بہت زیادہ پھر اس نے یہاں سے زمین لی
اچھا ٹھیک ہے آپ کہیں سوچو آپ لوگوں کو کہ سوچا
ہاں ہاں جی ہاں جی بالکل ویسے بھی موسم بھی خراب بہت زیادہ ہو گیا اب دیکھو پہلے کتنی دھوپ تھی اچانک سے یہ ہیوی رین فال
آپ کو پتاہ ہے میں نے دکھایا نا آپ آپ کو یہ دریا کا پانی
ہاں ہاں
جو نا یہاں کا دریا ہے ابھی آپ دیکھنا وہ اتنا پانی بڑھ گیا ہے
یہاں سے تو بھی بارش رک گئی ہے
اچھا اگر آج ہوئی نا رات کو کو بارش بس صبح ہمارے سائڈ سے بھی سیلاب آئے گا
آپ کو پتہ یہ یہ مسئلہ کب کیا یہ بارش ہے جب میرا پیپر تھا نا صبح تب حد سے زیادہ بارش ہو رہی تھی
ہاں ہاں تب اصل میں ہمارے سائڈ سے نہیں ہوئی زیادہ بارش یہ نا اوپر سائڈ سے ہو یا ٹگ مرگ سائڈ سے بہت زیادہ بارش تو اس کا پانی ہمارے سائڈ جا رہا ہے اصل بھائی ہے نا گلمرگ کا پانی
جی جی
جیسے گمرگ میں بارش زیادہ پڑے گی تو یہاں سے پانی بھی آئے گا زیادہ
پڑی ہاں وہاں سے بھی گلمرگ بنے گا ہے نا
جی جی
آپ کو پتہ ہے مجھے گنا ہے میں نے نماز کو ایسے ہی رکھا
ایسے ہی کہارا کہ بھی تو پڑو گی آپ کو یہ بات نہیں
مجھے نا دماغ میں رہتا ہے نا مجھے نماز پڑھتی ہے آج کل
اچھا اچھا
ہاں ہاں
آپ بدنا مانتی ہو اگر آپ نے سات بجے سے آٹھ بجے مجھے کال کیا آپ کو نماز پڑھ لیکن آپ آپ کا مانتی ہو آپ کو تو مجھے کال کرنے ہوتے ہیں
مجھے نا تب آذان نہیں ہوئی تھی آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو آپ
ہاں سیون فورٹی شاید ازان ہو گئی آپ نے مجھے آٹھ بجے بھی کال کیا
ا اذان سیون فورٹی ہوتی ہے نا آٹھ بجے کہاں کی سیون فورٹی میں نے تمہ بیا ٹرانسرپشن کا اور سیون ففٹی ہم نے کی یہ والی کام اب دو کالس ہوئی نا
چلیے کوئی بات نہیں
میں سمجھ اس کو نا مچھروں نے تنگ لا ان مچھروں کو کٹ پڑے
آپ کے گھر پہ زیادہ ہی کیا مچھر ہے
نہیں ہاں یہاں چ بات ہے قسم سے
وہاں پہ نہیں تھی جہاں پہے پہلے رہتی تھی
نہیں نہیں یہ بولا کہ
آپ میں ہزار بار بات آتی ہ یہاں پہ مچھر ہے مچھر ہے
یہ نئی جگہ ہے نا نئی جگہ
جی
اسی لیے یہاں پہ ابھی مچھر ہے بہت زیادہ اور ہمیں نا اسی والے جس میں ہم سوتے ہیں نا اسی والے روم میں صرف مچھر ہے
کوئی بات نہیں جب آپ نے بتایا نا یہ آٹ تو کسامت بتیا نا اپنی یہ آئی
جی جی
مجھے لگان ہے شاید پیمنٹ آ ہے
اچھا
میںکاؤنٹ جا کر آا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا
نہیں نہیں وہ نہیں تھا
مجھے لگا شاید وہی متنا ہوگا بھروسہ متنا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی چال ستی ہے جی جی اور بت
بس دو اپنی کیا بولتے ہیں اس کو شام کے لیے سبزی کیا بنائی
مجھے نہیں پتا میں نے متنا دیکھا ابھی آپ کو میں شام کو بتا بتاؤں گا ہم نے کیا بنائی
پھر پھر آپ کے ساتھ جم میں کون ایکسرسائز کر رہا تھا
میں میں تو اکیلے کر رہا تھا ایکزرسائز میں نے نا اس لیے جلدی جلدی کی بہت آتے ہیں نا پارٹنرس
ہاں ہاں
وہ آزادے اتنا کیا بتاؤں میں آپ کو میں نے اس لیے جلدی وغیرہ کی ختم کی میں گھر آیا
ٹھیک اچھا کیا
جی جی
آپ نے مجھے میسیج کی تھی اور میں سو رہی تھی تب
ہاں مجھے پتہ ہے آپ کو آپ نا ڈائریکٹ یہ نا ساتھ ہی کال نہیں کرنا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے کوئی بات
دو تین منٹ ویٹ کرنا ہے میں میسیج کروں گا
ٹھیک ہے لیکن رکنا نہیں تم ٹھیک ہے
میں کہاں رک رہا ہوں میں تو
اب چلتے چلتے بھی کرنا
کوئی کوئی بات نہیں
جی
چلیے اللہ حافظ ہم بعد میں بات کرتے ہیں بار ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ بائے کاٹیا وہیں سے فال
میں بزی ہوں گاٹ و سے
اچھا ٹھیک ہے